ہیلو جی السلام علیکم
ہیلو وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ یار اتنے دنوں بعد آپ نے یاد کیا بتائیے
انشاء اللہ ہم بالکل خیریت سے ہیں یار مطلب اتنے مطلب اچھا اللہ کے خیر بنائے رکھے ہیں اللہ ہمارے اوپر کہ گھر پہ سب کچھ خیریت سے ہے امی ابو بچے سب خیریت سے ہے بس آپ بتائیں آپ کے گھر پہ کیسا چل رہا ہے سب خیریت سے ہے بچے گھر والے سب کچھ
جی جی انشاء اللہ سب خیریت سے ہیں ہمارے گھر پہ بھی بس یوں ہی بیٹھے ہوئے ہیں گفتگو کر رہے تھے ہم ممی ببو یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں اتنے میں ہی آپ کی کال آ گئی ہم نے سوچا چلیے اچھا ہے آپ سے بھی تھوڑی گفتو توگو ہو جائے گی یہ تو کام میں تو ہم اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ کسی سے گفتگو کرنے کا سمے ہی نہیں ہے بالکل بھی ہمارے پاس
وہ تو بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ مطلب ایسا ہے کہ ہم لیڈیز کام میں اتنی زیادہ مصروف ہو جاتی ہیں کہ کسی چیز کے بارے میں گفتگو کرنے کا سمے ہی نہیں رہتا ہے ہمارے پاس ابھی دیکھیے پہلے بچوں کو اسکول بھیجنا سویرے پھر ان کو ان کے ٹفن بنانا ہے پھر ان کے لیے ٹفن بنانا ہے ان کو پھر بھیجنا ہے سب کے لیے ناشتہ بنانا ہے پھر گھر کے کام کرنے ہے یہ ساری چیزوں میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ بالکل بھی سمیں ہی نہیں مل پاتے ہیں
بالکل زیادہ س ہمارے حالات ہم کیا ہی بتائائےیں ہمارا بھی یہی حال ہے پہلے ان کو اسکول بھیجے بچوں کو پھر اس کے بعد ان کو دفتر بھیجے اس کے بعد ناشتہ پانی ساری چیزیں کر کے اس کے بعد امی ابو کو دیں پھر خود اگر کھا لیے تو کھا لیے ہم ناشتہ اس کے بعد جو کام میں لگتے ہیں ہم گھر میں ہمیں بالکل سمے ہی نہیں ملتا ہمیں تو کھانا کھانے تک کا اچھے سے سمے نہیں مل پاتا ہے اتنے مصروف ہو جاتے ہیں
وہی تو ہم بھی کہہ رہی مطلب بالکل سمے ہی نہیں رہتا ہے کسی چیز کا بتائیے اب کیا ہے اپنا اور چلیے تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ بچوں کے اسکول کھل گئے ہیں اب بچوں کے اسکول کھل گئے ہیں تو بچوں کے اسکول میں سارے کام ہمیں ہی کروانی ہے ان کی مطلب جتنے کام ہے جتنے جو جو چیز رہے گی یا تو پڑھانے سے لے کر ہو گیا ہوم ورک ہو گیا یا کچھ بھی ایکٹیویٹی لیے ہیں اسکول والے ہمیں ہمیں ہی سب کرانا ہے مطلب وہ ساری چیزیں ہمیں ہی کرنی پڑے گی بتائیے
بالکل صحیح فرما رہی ہیں یار اب ہم کیا بتائے نا آپ کو کہ مطلب اسکول والے بھی ایسے ہو گئے ہیں کہ جتنے کام ہیں سب امی ابو ہی کر کے دیں گے مطلب سارے پیرنٹس ہی کر کر دیں گے اسکول والے تو ہمیں لگتا ہے پڑھاتے بھی صرف فارمیلٹی کے لیے ہے آج کل مطلب بچے جتنا سیکھ نہیں رہے ہیں اتنا تو وہ دوسروں کو سکھا دے رہے ہیں کہ ہاں یہ چیزیں ایسی ایسی کرنی ہے بتائیے مطلب ا ہمارے گھر میں کہ بچوں کو ملتے ہیں ہوم ورک ان سے زیادہ تو لگتا ہے ہم اور یہی کر دیتے ہیں ان کی ہوم ورک وہ لوگ تو بالکل کریں گے ہی نہیں گھر پہ بالکل بھی نہیں کریں گے ٹیوشن جائیں گے وہاں پہ بھی پڑھیں گے اتنے مشروف ہوتا نہیں کہاں ہی مشروف رہتے ہیں کہ مطلب ہوم ورک کرنے کبھی سمے نہیں ملتا ہے ان کو بتائیے ا یہ صحیح چیزیں ٹیچرس کو دیکھنی چاہیے
ب صحیح فرما رہی ہیں اب ہمارے گھر پہ بھی ایسا ہی ہے مطلب جتنی ہوم ورک وغیرہ جو کرنی ہے سب ہمیں کریں گے ہم کرتے ہیں یا تو یہ کر کے دیتے ہیں یہی تو پھر کیا ہے بچے کر کے ہی نہیں چاہتے اور بچے جب کر کے نہیں جائیں گے تو اس کے لیے بھی پیرنٹس کو سناتی ہیں ٹیچر کہ اب کے بچے نے ہوم ورک نہیں کرا ہے اب کہ بچوں کو بالکل تعلیم نہیں تھا یہ مطلب بچوں کو اتنی سارہ ڈانٹ پڑتی ہے بچوں سے زیادہ پیرنٹس کو ڈانٹ پڑتی ہے کہ پیرنٹس کروایا یا نہیں پر یہ سارے کام تو ٹیچرس کے ہوتے ہیں کہ ٹیچرس دھیان دیں ان ساری چیزوں میں کہ بچے کر رہی ہیں یا نہ کر رہی ہیں ہوم ورک اور بچوں کی ہینڈ رائٹنگس وغیرہ تو چیک کرنی چاہیے کم سے کم کہ مطلب لکھا کون ہے بچے تو اتنی اچھی ہے رائٹنگ سے لکھیں گے نہیں ہم تو جان بجھ کے اچھی ہینڈ رائٹنگ لکھتے ہیں تاکہ ٹیچرس پکڑ لیں اور منع کریں کہ نہیں ا اپنے گھر والوں سے نہ لکھاو پر ٹیچرس بھی کچھ نہیں کہتی چیک کر کے بس ایے چھوڑ دیتی ہیں بتائیے
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ مطلب ہم ہم بھی ایسی ہی کرتے ہیں بہت بار کہ مطلب یہ ہوم ورک کرنے کا ان کا دل کرتا نہیں ہے تو ہم سے کروا لیں گے یا تو ان کے ابو سے کروا لیں گے کہ کر دیجے کر دیجیے مطلب ایک دم تکلف رہتی ہے ان کو ہر چیزوں کے لیے پھر اس کے بعد اگر ہم کر بھی دیں گے تو اس کے بعد بھی ان کو پھر بھی کچھ نہ کچھ رہے گا ہی کہ نہیں ہمارا یہ بھی کام کر دیجے وہ بھی کام کر دیجے اور ٹیچر دیکھ کر بھی کبھی نہیں بولتے کہ تمہاری ہینڈ رائٹنگ نہیں ہے تم کس سے لکھوا کر لائے ہو مطلب اگر ایسا ہوتا تو ٹیچرس لوگ کو بھی مطلب ڈانٹنا چاہیے جو کو تھوڑا سا ڈرا کر رکھنا چاہیے کہ بچے ایسا کر رہے ہیں ویسا کر رہے ہیں بچوں کو تھوڑا دھیان دینا چاہیے ٹیچرس کو بھی تو اب اب ہم کر کے دے دیتے ہیں ٹیچرس چیک کر دیتی ہیں تو جوک عادت لگ گئی ہے کہ نہیں اب آپ ہی کر کے دیجیے ہماری ٹیچرس تو کچھ نہیں کہتی ہیں
بی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں نا مطلب آج کل کے ٹیچرس بالکل دھیان ہی نہیں دیتی ہیں بالکل بھی نہیں بچہ کیا کر رہا ہے خود سے کرا ہے یا نہیں کچھ دھیان نہیں دینا ان کو بس چیزیں کمپلیٹ چاہیے اپنی بھلے وہ کسی سے بھی کروا کر لا ہے ب وہ ساری چیزوں کا بالکل دھیان نہیں رہتا آج کل اسکولوں میں ہمارے سمے پہ مطلب ہم پڑ تھے تب اتنی زیادہ فیسلٹی تو تھی نہیں پھر ابھی ماشاء اللہ اتنی ساری فیسلٹیز ہو گئی ہے اسکول میں لیکن اسکول ساریے ایک دم بیکار ہوتی جا رہی ہیں دن با دن ایسے ہے کہ ب بچوں میں بالکل دھیان ہی نہیں ہے اسکول والوں کا مطلب دھیان دینی چاہیے نا بچوں میں بچے کو ٹیچرس دھیان نہیں دیں گے تو پھر کون دھیان دے گا
تو ہم بھی کہہ رہے ہیں نا کہ مطلب ٹیچرس کو بھی دھیان دینا چاہیے بچوں کے اوپر بالکل بھی اب ٹیچرس نہیں دھیان دے رہی ہیں تو بچے اور زیادہ ڈھیل چھوڑتے جا رہے ہیں ان کا من ہی نہیں کرتا بالکل بھی ہوم ورک وغیرہ کرنے کا کچھ بھی ان کو بالکل تعلیم نہیں ہے کسی چیز کا کہ علم ہی نہیں ہے کہ ہمیں یہ چیزیں خود سے کرنی یہ ہماری چیز ہے یہ ساری چیزیں ٹیچرس لگتے ہیں آج کل سکھاتی ہی نہیں ہے ہمارے سمے میں تو ہمیں اتنی مار پڑتی تھی جب ہم بل مطلب ہوم ورک نہیں بھی کر کے جاتے تھے تو بھی اور اگر ہم کسی اور سے کروا لی ہے کبھی تو بھی ہمیں بہت مار پڑتی تھی تو ہمیں عادت لگ گئی تھی خود سے کرنے کی تو ہم خود سے ہی کر کے جاتے تھے پھر اب دیکھیے اسکول سے آتے ہیں ٹیوشن چل جاتے ہیں ٹیوشن میں بھی پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتا ہے بالکل بھی ٹیوشن ٹیچر بھی ان کی کیا ہی پڑھاتی ہیں اور اسکول والی میڈموں کو کہیں گے تو کہیں گے آپ لوگ کی غلطی ہے آپ لوگ کیوں کر کے دیکتے ہیں بتائیے ٹیچرس کو خود ڈانٹنا چاہیے
بالکل صحیح کہہ رہی ہیں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں مطلب یہ ساری چیزوں کا کام کیا رہتا ہے ٹیچرس کر رہتے ہیں کہ ٹیچرس دھیان دیں ان ساری چیزوں میں کہ بچہ کیا کر کے آ رہا ہے کس سے کروا کے لا رہا ہے ہوم ورک بچے کے نوٹس مطلب یہ صحی چیزیں کیسے کمپلیٹ ہے کب کمپلیٹ ہوئی ہے ایک ایک چیز ٹیچرس کو دھیان دینی چاہیے آج کل کے اسکولوں میں تو اتنے بڑے بڑے مطلب کیمرے ہو کر بھی ہو کسی کام کی نہیں رہے ہیں اور پھر بھی اتنی ساری چیزیں ہو جاتی ہے اسکولوں میں آج کل کہ ہم کو کیا بتاائے وہ کیمرے لگے کیوں ہے ہمیں تو آج تک یہی سمجھ نہیں آتا ہے
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ مطلب ایسا ہے اتنے بڑے بڑے کیمرے رکھ کر بھی آج کل اسکولوں میں کتنی ساری چیزیں ہو جاتی ہیں بچییوں کے ساتھ غلط چیزیں ہو جا رہی ہیں کوئی کسی کو مار دے رہا ہے مطلب لڑکے لڑکوں کے جھگڑے ہو جا رہے ہیں پھر بھی مطلب اتنی پہلے تو چھوٹی چھوٹی سی چیزوں میں سچ پینشن مل جاتا تھا اور آج کل کچھ نہیں دیتے ہیں اسکول والے اسکول والے اتنے زیادے مطلب اتنے زیادے لاپرواہ ہو گئے ہیں سوچئے میں ان کو تھوڑا بھی علم نہیں ہے کسی چیز کا کہ آگے چل کر یہ چیز کیسی چلے گی اگر وہ ابھی ایسا کر رہے ہیں اسکول والے تو اب ہم تو کہتے ہیں ہم تو سوچتے ہیں ان کو دوسرے اسکول میں ڈال دیں لیکن سوچ پھر سبھی اسکول آج کل ایسے ہی ہو گئے ہیں پھر کیا کر سکتے ہیں
وہ بات تو صحیح کہرہی ہے اب کیا ہے دوسری اسکول میں بھی ڈالیں گی تو پھر اس کے بعد نا پھر ان کو پرابلم ہوگی نا بچوں کو نئے نئے دوست اتنی جلدی بنتے ہی نہیں ہیں پھر پہلے اسکول میں جو رہتا ہے بچوں کو ساری چیزیں پتا رہتی ہے انہیں پتا چل یہ ہاں یہ ایسا ہے یہ مطلب یہ چیز ایسی ہے تو پھر اب دوسرے اسکول میں ڈال کر ان کا بھی پھر مائنڈ ڈائورٹ ہوگا ادھر ادھر تو پھر اور نہیں پڑھیں گے بچے اس سے اچھا نہ ڈالے دوسرے اسکول میں وہی رہنے دے پر ٹیچرس کو یہ کہہ رہے ہم کہ تھوڑا دھیان دینا چاہیے ان ساری چیزوں میں
وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مطلب ٹیچرس تو دھیان دینا چاہیے کم سے کم ساری چیزیں پیرنٹس تھوڑی دھیان دیں گے ٹیچرس کو بھی دینی چاہیے تھوڑی بہت چیزیں وہی چیزیں ہم بھی کہہ رہے ہیں بس دیکھیے کیا کرتے ہیں یہ لوگ کوئی بھروسہ نہیں ہے ان لوگ کا ہم تو جائیں گے تو ہم تو ٹیچرس کو کہیں گے سوچے ہیں دیکھیے کیا ہوتا ہے
صحیح فرما رہی ہیں اور اب چلیے پھر ہم کو کرتے ہیں کال فری رہیں گے ہم سب کو کریں گے کال اب سے بات کر کے خوب اچھا لگا ماشاء اللہ جی اللہ حافظ
جی جی ہمیں وہ بات کر کے بہت اچھا لگا اللہ حافظ